ہلو ہیلو آ ت کی ہاں ہیلو آواز آ
ہاں آتا آابو وہاں اچھا ہوازہ آ نا ویلور میں
نہیں کہ تھا کہ تھ سمجھ میں آ ج گا کو
نہیںین کو پات چاہ نہیں ن ج ھڈا
آپ کائی کو پھر بھی بلاال ت کتی کیواں اسد س ہ
پورا یہ کرم دیتے ہی ن اس کو ہستے وہ ہ دہلی کرتے ہی نا کیا ہےم کو کا اس کا دیتے ہیں نا اس کا چلتا نہیں ہے گاؤں بولتا نا ہوش والے ایک دس دس بھی سلتے نہیں
کس کا چلتا ہے
ان کا چھلتا نہیں کیا لینا کرناتا پتا نہیں کہتی ایک اس اس کا بولتی
اسے دیتے گتے کہ وچ وانچ بھی دیتے ہیں گتے کہ دس
ہاں اننوں بھیجتے یہ سب ڈائریکٹ بے انک کام کر کو لکھ دیناتا ہ
سالنا سے اچھا ت
ہاں سب سے اچھا قیمت اچھا تھا سب سے
بڑا وہ
وہ اچھا اچ تھااما پیاز بھی آلو ڈالکھو گوشت کچ ذرا ذرا ٹکڑا میں
ذرا دے رہتا بیچا تھ پچا ن کی ات دن ہوگا آا ہ
ہوں برابر آام ن آب رائم بھی سپ ج دو جنے کا ہے اللہ ایک گت نا وہ وہ اس کا یہ ایس کا نہیں ہے
خیمہ میں اتنا بنایا رہ ومنا
کیا ہی م نے گوشت کچھ چھوٹا ٹکڑا کرتا ل سب ائل نمگ بھی اار دھنیہ د آ کوو گلہل س اس کے بعد آکو
مچ ادر ج میں تھ
پیاس زیاد دان نا آلوزیاد دان دال دال کو ہری مرچ دالناا شھربے نمک زر دالنا ک مت ال مئیین چپ کے دررار کس
ہاں کیا کیا آ م ج
یمہ
ج
اس میں کٹ کرا ن ت میں ہیلو ہلو
آواز آتا کی
داں ک تک کاق بات کرے سے دیک تو پانی میں ن چھو ہے دوجی پانچ منٹ ڈ
کیا دس منٹ کو
دس منٹ اسی دس منٹ کو اسی روپئے دک لوگا ہم کہ کو جات
آ جات ت کت تھے
کیا
آ جا تو جیا
مالان آجان وہ پرسسگ ہوگت تو تو آچ جا تقات ج
ہ میرا کیا ہووںگا
تم نے کتنا آتا دیکھنا
نہیں کسے جاننا اور ماراجبا
تمیں دان توچ پمینٹ متھڈ آتا پیمنٹ آتا نہیں
ہاں
م میںیدان ناسوں
بھائی کہاں سے ڈالیں گے تچ کر ڈالنا تھا
وہ کیسا دال تم کری باد انا کام دار نا اب یہ بات کرتے سو پوچھنا خاشہ کو
ہوں ج انہیں کس کا ہے بات کرتی کہتے ہیں
ہ نےیں سارے اکردل تیقات پرردل کو گھنٹے کا حساب سے کیا آبے آگمنی کا تو بت
نہیںئیم ساریکن تو پ کرتیین ن
اب کرنا پڑتا اسے بھی ڈل د لی ہے ن سارے آگ بھی ڈل دے دلی ہےنی تچ
آسواگانگررتے
ہوں اشفق دال دی نہیں اصفق کر نہیں سکا ہے سار آج کرتے کرتی کر ق بلی س
ہوں
آسفقت سا بلی نہیں با
م جے ا دار کو د نہیں گ تے
ہاں سچی چ ان کو دال دے دینا
ہاں کتنے ک ج نہیں کرتے سو سےے یہ ساری گ
وہ تمنا ٹس کھاتا کیا گھر کو سبگ
ہوں ہاں سا سو دوا کھات کرے کھی
ہاں
ہ
ہاں
ہ ہاں ایک بار بیس پیشنٹ آ کتے بیس
اس کے بعد پورا ہمارا حصہ سننے کو آج کو سا فلم کو جانا کی ٹینشن آتا
کو یہ ہے ہمنا ی یہ دوا کھاتا ہوں میں میں کو کر کو بول د ل ضرورت نہیں کر نے میں چھوڑا د
ہ ہ
نہیں نہیں ہم کیا تیرا علاج میں کیا ہمنا ڈاؤٹ ہے
جوڑے تو صبح ہمیں کس نے بھی ہمیں جاتے نہیں کر بولنا تو بولنا
بولی میں تیرا دوا میں بھی ہمنا کیا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے زیاد کھا لیےتے ہی نہا دوا کر کو وہ بھی ز دوسرا سب کیا بھی نہیں ٹٹمنٹ اا چند تھا نام
ا ہ بیچ میں سب کہاں بھی گئے نہیں کر بولا تھا
وہ سب بول رہے ہیں بھی نہیں
تساال جا لا سلی جھر بھی اور ایک جگہ بئے مسا
ہوں ہوں
ا ان کو نیا د د دیا ہے کہ تھ
ہوں
ہوں
کہ تڈا بوللی چ دک ہاں نا سے دس تک بات کرتے ہیں
ہ ہ سب بھی مارام تمر وہاں بیٹھے ہاں سننے آ جاتا ہے س ال سن کر ن سے دس کر ہاؤاں برابر ہو تو بچوںاں جاتے اتنا کر
ہاں تمیں غور کری ن کیاب تک ٹائم
ہاں ہاں میں دس بجے کر سوچی سو ا نو سو دس کا تھ چاہ کو سستیاہ
بت کچھ بھی مانو ہےنا مانو نہیں اتا ہے نہیں تمہارا کہ نہیں کرتے کہ نہیںک کا نہیں کرتے کہ مان مجن کر نہیں اچھا ٹک کر کے ت